پل ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہوں ٹھیک گھر بسو بھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہکم مجھے بولو گ کہ یہ نمبر آپ کا بند ہو گیا تھا نا یہ کیسے چل رہا ہے ابھی پھر سے
کہاں بانھ ہوا تھا کل رات کو تو اس پہ بات کرتے
مجھے پتا ہے کل میں نے اسی پہ کی لیکن لیکن میں بول میں پہلے تو ہوا تھا نا
نہ شاید نہیں
اوکے اپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
چائے پین
نہیں ابھی نہیں پ
آپ کو پتہ ہے
ہوں
آ سکول س نا واپس آتےتے وقت میں نے دیکھا کس اسکول میں لائبریری جو ہے نا
ہوں ہوں
کافی بچ بچے بیٹھے تھے اس میں مجھے لگتا ہے کہ لائبریری کی اہمیت پر بات کرنی چاہیے
بالکل ٹھیک کہا تم نے لائبریری واقعی کسی بھی تعلیم ادارے کے بہت اہم حصے میں ہوتا ہے یہاں علم کا ایک خزانہ موجود ہوتا ہے جو ہر طالب علم کے لیے فائدے مند ہے
میں بھی یہی سمجھتی ہوں لائبریری میں مختلف موضوعات پر کتابیں موجود ہوتی ہیں جب کسی اسٹوڈینٹ کو کسی ٹاپک پر مزید معلومات درکار ہو تو لائبریری اس کی مدد کر جی ہے
جی ہاں آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لائبریری کی ضرورت کم ہو گئی ہے لیکن میری نظر میں لائبریریری کی اہمیت آج بھی اتنی ہی تھی اتنی ہی ہے جتنی پہلی تھی کتابوں سے حاصل کی یہی معلومات زیادہ پسند مستد اور گہری ہوتی ہے
لائبریری صرف کتابیں لینے کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک پرسکون ماحول بھی فراہم کرتی ہے جہاں انسان توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے
مجھے لائبریری کا سکون بہت پسند جب گھر میں شور شرابہ ہو یا کسی پروجیکٹ پر توجہ دینی ہو تو لائبریری پر بیٹھنا لائبریری بہترین جگہ ثابت ہوتی ہے
بالکل صحیح کہاں اپنے لائبریری انسان مطالعہ کا شوق پیدا کرتی ہے جو بچے لائبریری کا رخ کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کتابیں پڑھنے کے عادی ہو جاتے ت ہیں
تعالیا انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے ر مختلف مصانفین کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نئے خیالات اور تجربات کا علم ہوتا ہے
میں نے سنا ہے کہ دنیا کے بہت سے عظیم لوگوں کی کامیابی میں لائبریری کا بہت بڑا کردار ہے وہ اپنا زیادہ وقت مطالعہ میں گزارتے تھے
یہ بالکل سچی ہے سچ ہے کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں یہ ہمیں دور اور تہذیبگ کے لوگوں سے مطابق کراتی ہیں
جی لائبریری کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے مہنگی کتابیں مفت یا بہت کم خرچ پر حاصل کی جا سکتی
جی ہاں ہر اسٹوڈینٹ کے لیے ہر کتاب خریدنا ممکن نہیں ہوتا لیکن لائبریری ان کے لیے مشک مشکل کو آسان بنا دیتی ہے
ہمارے اسکول لائبریری میں سائنس ہسٹری جگرافی اردو اور انگلش ادب کی بہت سی کتابیں موجود ہیں میں اکثر سائنس کی کتابیں لیتی ہوں
اور مجھے آدتان اور مجھے ادبی کتابیں اور کہانیاں پسند ہیں جب میں لائبریری سے ناول یا ح کتاب لیتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے ہ
لائبریری صرف اسٹوڈنٹس کے لئے نہیں بلکہ ٹیچرس اور ریسرچرس کے لئے بھی بہت اہم ہوتی ہے
بالکل ریسرچ کرنے والے افراد کو مختلف حوالے اور موجود اور درکار ہوتے ہیں جو لائبریری میں آسانی سے مل جاتا ہے
تمہارے خیال میں ڈ لائبریریز کا کیا کردار ہے
ڈیجیٹل لائبریریز نے علم تک ا رسائی آ کو اور بھی آسان کا بنا دیا ہے اب لوگ موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے بھی کتابیں اور ریسرچ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے پھر بھی اصلی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا زیادہ پسند ہے
مجھے بھی کتاب کے س صفح پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہو ہوتا ہے جو اسکرین پر مطالعہ کرنے میں محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ بس سچ ہے یہ جملہ پورا پورا
لائبریری میں وقت کی قدر بھی سکھاتے ہیں جب ہم لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں تو اپنا بہتر انداز میں استعمال کرتے ہیں
اور لائبریری میں چسپن بھی سکھانے کو ملتا ہے وہاں خاموشی اور نظام کا خیال رکھا جاتا ہے
آج کل کئی بچے زیادہ وقت موبائل اور سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اگر وہ لائبریری جانا شروع شروع کرتے تھ تو ان کی تعلیمی صلاحیت میں بہت بہتری آ سکتی ہے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں لائبریری انسان کو مشکل مثبت مشغلہ فراہم کرتی ہے اور اس کی ذہن سہلیت صلاحیت ذہنی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے
ہمارے معاشرے میں لائبریریز کی تعداد بڑھنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کرسکیں
جی ہاں اگر ہر علاقے میں اچھی لائبریری کا ہو تو تعلیم کا معیار بہتر ہو سکتا ہے اور مطالعہ کا رجحان بھی بڑھ سکتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ لائبریری جہانت کے اندھیروں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے
بالکل علم روشنی ہے اور لائبریری اس روشنی کا تک پہنچنے کا ذریعہ
لائبریری میں مختلف اخبارات اور رسیل بھی موجود ہوتے ہیں جسے لوگ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال سے باخبر رہتے ہیں
یہ بات بھی بہت اہم ہے لائبریری انسان کی معلومیت میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی شخصیت کو نکھارتی ہے
جب کوئی اسٹوڈنٹ جہاں کی تیاری کرتا ہے تو لائبریری اس کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے
جی ہاں وہاں تمام ضروری کتابیں اور ریفرنس مٹیریل دستیاب ہوتا ہے جو تیاری کو آسان بنا دیتا ہے
لائبریری میں تنقیدی سوچ بھی سکھاتی ہے جب ہم مختلف نظریات اور خیالات پڑتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں
اور اسی طرح ہم اپنی کا قسم قائم کرنے کے کل بھی بنتے ہیں یہ کسی بھی تعلیم یافتہ شخص کی بہت بریی خوبی ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ہفتے میں کم از کم ایک یا دو مرتبہ لائبریری ضرور جانا چاہیئے
ہاں بالکل ا میں کتاب ہ نہ کتابیں کمپیوٹر فیسلٹیز نئی کتابیں کمپیوٹر فیسلٹیز اور آرام دہ ماحول اسٹوڈینٹس کو لائبریری کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں
میں بھی اسی بات پر رکھتی ہوں کہ اس سے مطالعہ کی عادت پیدا ہوتی ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے اگر اسکول اور کالج لائبریریز کو مزید بہتر بنانا بنایا جائے تو اسٹوڈینٹس اور بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں
اور میں کہوں گی یہ کہ لائبریری انسان کی ذہنی نشو نما تعلیمی تاریخی اور شخصیت بہتر بنانے کے لیے ناگذیر ہے نگزار ہے ہمیں لائبریری کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر پورا فائدہ اٹھانا چاہیے
بہت خوب آج کی گفتگو سے مجھے لائبریری کی اہمیت اور بھی زیادہ سمجھ میں آئی
ا مجھے بھی امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت لائبریریز کو ان کا رکھو رکھ کریں گے رکھا کریں گے اور علم کے اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے
ہاں بالکل صحیح بات ہے کئی بچے جو ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں اپنا نہیں خرید سکتے ان کے لیے تو لائبریریز بہت کام آتی ہے ہے نا
ہاں بالکل اور یہ بھی ان کو وہ بھی ان کو مفت میں سب کچھ ملتا ہے لائبریری علم کا خزانہ اور حفاظت اور ترحی ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ نہیں کہ آج یہ نہیں کہ کسی کی کتاب پڑھی تو پھر لے لی پھر وہی اپنے گھر میں ہی رکھی ہاں اگر لائبریری سے کچھ چیزیں گھر بھی لینی چاہو لے جاؤ لیکن وقت پر ان کو واپس کرو کیونکہ ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند وہاں بیٹھے ہوتے
ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا جو اپنے نہیں خریدتا وہیں سے لیتا ہے پڑھنے کے لیے اور پھر واپس کر دیتا ہے جب ہم وہاں سے لا کے گھر میں رکھ دیں گے تو
کہاں سے وہ ان کا بالا ہوگا پھر یہی بات ہے ہمیں یہی باتیں کچھ دماغ میں رکھنی ہے تبھی جا کے لائبریری بھی ایسی آسان ہو سکتی ہے ہمارے محلوں میں ویسے ایک رات بول رہی تھی یہاں بھی لائبریری کھلی ہے آپ نے دیکھی
یہاںاں مطلب کہاںاں
بینک پہ
نہیں نہیں مجھے نہیں پتا
ہاں بینک کے اوپر لائبریری کھلی ہے
چلو کوئی بات نہیں میں کرتی ہوں
ہاں